السلام علیکم ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے بچھ
جی سب اچھا ہے آپ بتائیے
جی ان شاء اللہ ہماری طرف بھی سب کیری اچھی ہے بس لیٹے ہوئے ہیں تھوڑا اپنے کام سےفٹی ہوئے ہیں تو سوچا تھوڑی دیر آرام کرنا ابھی تھوڑی دیر بعد کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد ہو جاتے ہیں
جی جی جی جی جی یہی ہے آج کل ایسے ہی دن نکل جاتا ہے
جی
پتا ہی نہیں چلتا دن کا تو اور بتائیے ویسے ہاں جی بولیے فرمائیے
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل میں ہر کوئی اپنے کام میں اتنا بزی رہتا ہے کہ اسے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے
ہ اور یہ تو ہے آج کل نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور ویسے ہی آپ کو دن کیسے جاتا ہے
جی ابھی ہم کیا ہے کہ صبح جگتے ہیں اس کے بعد اپنا ن د اور اپنی کام پہ نکل جاتے ہیں کام کیا ہے کہ میں تھوڑا یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دکان چلاتا ہوں تو وہاں پر تھوڑا گراہکوں سے بات چیت کر پار میری دکان نہ تھوڑی ای متر کی ہے ای متر جیسے راجستھان میں چلتا ہے نا یہ مترا اور انڈیا لیول پہ چلتا ہے سی ایس سی سینٹر ج سیوا کیندر جس سرکاری یجنا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینا ان کے فارم بھرنا بجلی پانی کا بل جمع کرنا اور جیسے پیسے نکالنا ای ایس پی سسٹم کے مادھیم سے ایسی ہی سیوائیں دیتے ہیں پورا دن بس ایسے ہی نکل جا ہے شام کو اپنے گھر آتے ہیں پھر بس کھانا پینا کا پی کے سو جاتے ہیں بس یہی دن ایسا ہی رہتا ہے اپنا دن تو
اچھا یہ تو ہے میرا اب یہ پتا ہی دیکھو صبح صبح سے شام تک صبح جگنا ہوتا پ پھر
جی جی
گھر کا کام ہوتا ہے اور گھر کا کام ہوتے خود تیار ہوتے ہیں پھر اسکول جاتے ہیں اسکول میں چار پانچ گھنٹے بچوں کے ساتھ کب نکل جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا
جی جی تو آپ پڑھانے جاتے ہیں
ہاں جی ج جی میں ایک گورمنٹ تو نہیں ہوں بٹ پرائیویٹ ٹیچر ضرور ہوں
جی جی تو آپ کو کتنی سیلری ملتی ہے ابھی
جی زیادہ تو نہیں تین ہزار کے سم تھنگ مل جاتی ہے اچھا اتنا ہے کہ میرا خود کا خرچہ چل جاتا ہے مجھے مجھے نہیں پ میرا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے کہ میں نہ تو مجھے کسی چیز کا شوق آنلی کپڑے پہننے کا مجھے بہت شوق ہے اور آج سے کئی سال پہلے تو مجھے اتنا شوق تھا کہ مجھے جتنے بھی پیسے ملتے تھے نا میں سارے پیسے اکٹھے کر کے گلک میں پھر ان سے کھر کر خرید کے لا دی ت اب تو تھوڑا کم سا ہوگا کیونکہ اتنے بزی ہو رہتے ہیں کہ اسکول کے لائ پری جانا ہوتا ہے پھر دن میں گھر میں نکل جاتا ہے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ا تو سچ بتاؤں تو ایک ایک منٹ بھی اتنی بھاری لگتی ہے کہ کچھ پونچھو مت ایسا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا
جی وہ تو ہے ہی کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ت ہمہارے شوق تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ جیسے بچپن میں کیا ہے کہ ہمیں نہ تو پیسے کمانے کا شوق ہوتا پ کمانے کا بوجھ ہوتا ہے نہ کچھ
گھر والوں سے پیسے لو اور اپنا جو بھی خریدنا ہے وہ خرید لو لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ٹائم بعد ہمیں ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ پیسے بہت مشکل سے کمتے ہیں تو ہم اسی حساب سے اپنا ہاتھ تھوڑا کھینچ کر اور پیسے خرچ کرتے ہیں
یہ آپ نے بال یہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا یہ سچ ہے سچ میں یہ سچ ہے جیسے ہی جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں جب خود کمانے لگتے ہیں نا تو ہمیں ہمیں پیسے کم خرچ کرتے ہیں میں بھی پہلے کیا کرتی تھی مجھے میری دادی پیسے دیتی تھی کالا بھی دیتی تھیں مجھے تو میں میں بہت س زیادہ پیسے خرچ کرتی تھی نقصان ہو رہا ہے اور اس اس کے بارے میں بھی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا پر اب تو کیا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ نہیں کر پاتی جتنے پہلے کرتی تھی اب تو مجھے پیسے خرچ کرنے میں ڈر زیادہ لگتا ہے
جی جی ا
اور کوئی کام ہوتا ہے نا تو مجھے نا مجھے ٹینشن پ ے ہو آتے ہیں
جی ایسا ہی کیا ہے کہ میں بھی پہلے بہت کپڑے وغیرہ اور جوتے پہننے کا مجھے بھی بہت شوق تھا کیونکہ نا پہلے میں پہلے میں مطلب پڑھنے جاتا تھا تو میں دھولپور رہاتا ایسے مطلب دوسری جگہ رہاتا اپنے گھر پہ پہ نہیں رہ تھا تو کیا میں ہاسٹل میں رہا تھا تو اتنا مجھے پتہ نہیں رہتا تھا بس گھر والے میرے لیے پیسے پی تھے میں ان سے کیا کہ کپڑے جوتے جو خریدنا ہوتا تھا وہ خریدتا اور شوق کرتا مطلب ہر مہینے ایک نئی جوڑی لے ہی لیتا تھا لیکن کیا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے بھی رہتے ہیں میں کماتا بھی ہوں لیکن پھر بھی میرا من نہیں کرتا تو کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کتنے مشکل سے کمائے جاتے ہیں ہم توور جانا ب سات سو آٹھ سو روپے کماتے ہیں تو وہ بھی کتنی مشکلوں کی بات کمائی جاتی ہیں تو اس لیے اب من نہیں ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو خرچ کریں
جی جی جی صحی کہا آپ نے مطلب کہ ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہوتے اور سچ کہوں تو بچپن کی زندگی تو کچھ الگ ہی ہوتی ہے کیا سکون ہوتا ہے نہ کوئی ذمہ داری نہ کسی چیز کی ٹینشن سچ بتاؤں تو اب ہر چیز کی تو ٹینشن ہوتی ہے فیوچر کی کل کی پرسوں کی مجھے تو ہوتی ہے اوروں کا تو نہیں پتا پر مجھے ضرور ہوتی ہے میں ہمیشہ سوچتی ہوں میں تو آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے کم دیکھتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کل کیا ہوگا میرا دن میرا میں اسی ٹینشن کو زیادہ لتی ہوں کہ آج یہ کل کیا ہوا
یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے نا کوٹا یا نیٹ جیسی کوچنگوں میں جا کر سوسائڈ کر لیتے ہیں کیو کیوکی وہ آج کے ٹائم کی نہیں سوچتے وہ کہ ان فیوچر کیا ہوگا اگر ہمارا سیلکشن ہوا تو کیا ہوا سیلکشن نہیں ہوا تو کیا ہوگا گھر والے کیا کہیں گے آس پڑوس والے کیا کہیں گے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے گھر والوں کے پھر ان کو ڈپریشن آنے لگتا ہے جیسے جیسے ڈپریشن آتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ایک دم اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں پھر جب ان کو کچھ نہیں سوچتا تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش ملک میں کیا ہے کہ نیٹ کا پیپر لیک ہوا تھا تو میں نا بہت سارے بچوں نے سوسائڈ کر لیا کیونکہ ان کی نا ایک طریقے سے جو وہ ہوتی ہے کہ امید وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ اب کیا کریں اس کے بعد ہم نے اتنی پڑھائی کی اس کے بعد بھی سلیکشن نہیں ہوا آپ گھر والے کیا کہیں گے آس پڑوس والے کیا کہیں گے
یہ آپ نے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا یہ تو ہوتا ہمارے ساتھ ہی ابھی بھی تو کچھ رزلٹ آیا ہے ہمارے یہاں بھی آیا ہے مطلب کہ میری فرینڈ کے بھائی بھی آئے اس کا سلیکشن ہوا ہے جی پر میں نے مطلب کہ میرے سمپرک میں سے بہت سے بچوں نے دیا ہے ایکچولی میرا بھی ایک بی ایف تھا اس نے دیا تھا اس کا بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں کو ان سے ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے یہ بول کے رکھا ہے کی کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم پرائیویٹ تو ہوگی اور وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اکثر یہ شاید گورورمنٹ والوں سے زیادہ پیسے کماتے ہیں پرائیویٹ والے
ہاں یہ تو ہے پرائیویٹ والے زیادہ پیسے کماتے ہیں لیکن کیا کیوں انہیں اتنا ہی کام بھی کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ میں کیا ہے کہ آپ بس ایک بار سلیکشن لے لو اس کے بعد نا آپ کام کرو کرو نہ کرو آپ کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے یہ ایک تاریخ کو آپ کی تنخواہ آ جائے گی لیکن پرائیویٹ میں یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ تبھی آئے گی جب آپ کام کرو گے جس میں آپ آفس گ آپ کی چردی کٹ کر دی جائے گی تو یہنا لوگوں کے من میں ڈر رہتا ہے کہ ہماری نوک نوکری چلی جائے گی اور ایسا ہی ہونا چاہیے جبھی انسان اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح سے نبھاتا ہے
ب کو آ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ورنہ تم تم نہ کبھی دیکھو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہم خود بھی سرکاری سرکاری ہو یا پرائیویٹ اگر جو لوگ سرکاری ہے نا وہ بھی اپنے بچوں کو سرکاری جگہ نہیں ڈالیں گے وہ بھی پرائیوٹ بالو بالو کو اب زیادہ بھروسہ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سرکار سرکاری یہ اسکول ہو یا ٹیچر ہو نہیں یا پھر ہاسپٹل ہو ان سب سے تو پرائیویٹ ہونا اچھا ہے
جی وہ کیا ہے کہ سرکاری اسکول سرکاری ہاسپیٹل یہاں پہ سرکاری انیہ تمام کام ہوں اس کا نا سرکاری آدمی سے زیادہ کون اس کو بہتر طریقے سے سمجھے گا سرکاری اور اسکول اسکول ہے اس میں کیا کہ سرکاری ماسٹر اپنے بچوں کو ہی نہیں پڑھاتا ہے جبک وہ خود ہی پڑھا رہا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ پہ بوشانی نہیں کر کر رہا ہے کہ میں اچھا پڑھا رہا ہوں کیونکہ وہ وہ نہیں کیا ہے وہ پڑھاتے ہیں نہیں وہ بس کیا ہے کہ اپنا آ کے بیٹ د ہیں حاضری بھر دیتے ہیں اپنا اڈنڈنس لگا دیتے ہیں اس کے بعد بس اپنے پورا دن گپے ماریں گے اس کے بعد گھر پڑھائی تو کراتے ہی نہیں ہے نہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے پھر پرائیویٹ میں وہ کیوں بیچتے ہیںپ اتنے میگی میگی اسکولوں میں کیونکہ انہیں خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے خود نہیں پڑھانا چاہتے وہ
یہ تو ہے ہاں جی یہ تو ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کیا ہوا آواز نہیں آواز نہیں آ رہی میری
ا رہ ا رہیا
ایسا ہوت ایسا ہوتا پائے نا کہ ان سرکاری اسکول میں سب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور مطلب کہ انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تم نے ایک چیز دیکھی ہوگی پرائویٹ میں وہی لوگ جو جاتے ہیں جو ہائی کاسٹ سے بلیو کرتے ہ یا پیسے والے ہوں تو وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں
جی ایسا کچھ نہیں ہے میں بتاؤں ایسا ہوتا ہے کہ جو اچ لیول کے ہوتے ہیں نا اپنے ملک میں وہ کیا ہے کہ زیاد تر ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اگر ان کا سرکاری لگتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کے بعد وہ پرائیویٹ جوان کر دیتے ہیں اور جو ویسے ہوتے ہیں نچلے طبقے کے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے نہیں ہوتے تو ان کے پاس ایک ہی آپشن رہتا سرکاری نوکری
یہ تو ہے
اسی لیے